سناؤ
میرے تین سو تین سو کچھ جلدی ٹرانسفر کر دو
کیوں
اچھا جو آپ کی وجہ سے ہو گئے ویسے اس میں کیا پرابلم ہو گئی تھی
یہ ک ے اورے پاگل ہو گیا سب
نہی آب میں تمہارا بتاو گا کیا ہوا تھا اس پہ
میں نے کل کہا نا جب نمبر اس میں لا گئے ن تو اس پ کال کروا رہی تھی اب چانگ اس پہ کال انے لگے
اچھا دوسرے والے فون پہ تو آپ اس کی طرح آپ اس کی طرح دیکھ رہے تھے
نہیں میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہ اس کانے نوفیشن ان نہیں کیا ہوا تھا تو آن لائن ہے مجھے پتا ہی نہیں چلا
وہی میں نے کہا نا اٹھاو آ گئی آپ کو دیکھنا تھا نا پھر اس کا ہے جب ایک ہو گئی ضائع تب دیکھ تھا نا پھر آ رہا ہے مت اس پہ
نہیں تو ہم نے جب اس پے جا کے دیکھا اٹھایا تو آپ نے کٹ دیے
میں نے کرنے کیا خود ہی ہوتا ہے میں تو ویٹ کر رہی تھی کب اٹھے گا کب اٹھے گا دو ہو گئی
اس کے بعد میں میسج کیا تو میں نے فتیس فون میں جا کے دیکھے تو وہاں رہا تھا تو میں نے جیسے اٹھایا اس کو وہ کٹ ہو گے
وہی میں کہہ رہی ہوں تو آپ اس کے مطلب آپ کے پاس آتے ون ایٹی میرے پاس آتے دو سو وہ تھری ایٹی کر دو جلدی
وہ سارے میرے اس بار مجھے ریٹرن چاہیے
اس بار آپ کو ریٹرن چاہیے کون سے والے
یے تو یے فور ہنڈریڈ آپ کے ون ای ٹی میرے لے اور ان کا ملٹیپلائی ٹو سے کر دیں
مطلب
مطلب تھری ای یے چاہیے اور تھ ای فائیو آپ کو ب لگے ہوگا جو آپ نے مجھے نہیں بتایا
میں سمجھی نہیں
مجھے سمجھانا بھی نہیں اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس
اچھا آج آپ کے پاس بہت ٹائم کی کمی ہو گئی ہے کیا ہوا ہے آپ ابھی
کیا کریں لگوں نے لوگوں نے ویلیو دے نا چھوڑ دیا نا
کیا ہو گیا
لوگوں نے ویلو ویلو دینا مجھے چھوڑ دیا نا
اس لیے آپ کے پاس اب ٹائم نہیں رہا چلو چلو اچھی بات ہے ہاں اور کھانا وانا کھا لیا
کھانا کھا لیا ہضم بھی ہو گیا
کب
کھانا کھالیے اور ہضم بھی ہوگیا
اچھا آج کیا بناتھا کھانے میں
وہی جو وہی جو روز بنتے ہیں بینس اور پوٹیٹو کے شوربے والی سبزی اور دال تھی روٹی چاول آم کھانے میں نے
روٹی کون بناتا ہے وہاں
توک سارے لوگ بناتے ہیں
مطلب کون ابھی کون بناتا ہے
بہنیں ہیں وہ بنا دیتی ہیں بھابھی ہیں وہ بنا دیتی ہے خالہ کی بیٹی ہے وہ بھی بنا دیتی ہے جب کوئی نہیں رہتا مما بناتی ہے پہلے سمر ویکیشن پر ائی
سب
سب نہیں وہ بڑی والی جو ہے وہ تو چلی گئی اور ایک بچوں بیٹا ہوا ہے جس کو بارے جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا وہ بیمار ہے
ہمم ہمم وہ تو وہی ہے ابھی
ہے اور ایک سوچے سے روٹی والی اس کو بھی ابھی لے کے آئے ہیں ایک سب سے چھوٹی والی ہلو کیا چیز
جو والی آپ کو زیادہ پسند ہے
کون
چھوٹی والی
نہیں بیچ والی جس کے جس کا بیٹا ہے
وہ پسند ہے آپ کو
ہمم
اچھا ہاں
س ویسے تو ساری بہنیں مجھے اپنی پسند ہیں بٹ بیچ والی بیچ والی سو جاتا ہے مجھے وہ ہے کیا کہتے ہیں تعلق ہے وہ کینکی پاس میں اس کی شادی ہوئی ہے یہاں سے تیس کلو میٹر ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں
ہمم اور سب سے چھوٹی والی کو ہاں اور سب سے چھوٹی والی وہ اس کو بھی لے کے آئے ہیں ایک ہفتے ہوا لائے ہوئے
اچھا اچھا ٹھیک ہے چلو اچھا کیا
اور میری خالا کی بیٹی یا مما کی ہیلپ کے لیے ہے وہ وہ بھی چھوٹی ہے لیکن بہنیں بہنیں جب نہیں رہتی ہیں تو بھابی اکیلے ہو جاتی ہیں تو وہ مما کے ساتھ رہتی ہیں ابھی دو تین مہینے سے
میرے گھر والوں کو کہیں جانا تو وہی نک نکل رہے ہیں بول رہے ہم جائیں گے تو تو ٹھیک ہے جائو اپ
کہاں جانا تھا ان کو
ان کو جانا ہے مطلب میری ساسو ماں کو جانا ہے اپنے نانند کے گھر
اچھا
ہمم اور میں وہاں کبھی نہیں گئی ہوں مھجے تو ہر بار بولتی ہیں مجھے تو ہر بار بولتی ہیں کی آپ کو لے کے جائیں گے لے کے جائیں گے
ہمم
نہیں لیکر جاتی ہے پر بولتی ہیں
تو آپ چلی جائیے اج جارے یے لوگ
جی کسے بینا بولے
یہاں سے ممی کو بولتی ہو
اچھا
بس آپ کو بولا تھا اس بار جو کاؤ گی ہمارے لیے بھی لیکے انا ورنہ میں یہاں سے نہیں بولتی
سچ میں
ہاں سچ مے اللہ کی قسم
تو؀مجھ سے کیوں کہا تھا مذاق میں ہے سریس
مطلب سیدھے ورنہ میں نہیں بولتی یہاں سے کچھ بھی کچھ بھی نہیں کچھ بھی ہ
فیر میں نے کچھ لایا تھا اس دن
کہاں لایا تھا آپ نے کہاں نا اس نے نہیں لانے دیا ہمم
لیکن اس کو میں نے بتایا تھا اسے پیزا تو منگایا تھا
اچھا ہاں ہاں مگیا تھا ہ نہیں اس دن کہاں منگایا تھا اس دن تو اس نے کہا تھا نا انہوں نے کھانا کھایا ہوگا
اچھا ہاں ہاں اس دن اس میں منع کر د ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یے بتائیے وہ جو پیزا لایا تھا
ہمم ہمم
اس کو آپ نے دیکھا تھا
پیزا جو نایا تھا
ہاں کتنے کا تھا یا ہوگا وہ پیزا
سکس ہنڈریڈ کچھ شاید
منے سے گیارہ سو روپئے لیے تھے
کس نے
دن اتے ہیں
کیوں ہو تو پاگل تھے نا تب میرے ہاتھ میں دینے سے
پتا ہی نہیں تھا نا میں نے کہا ارڈر کروں اس نے کہا کون سا اڈر کروں میں نے کہا فیملی پیک مطلب جس میں ساری فیملی کھاجاے وہ ارڈر کرنا
مطلب اپ کو یہ مطلب یہ عقل نہیں تھی اپ کو کے پاس کیا مطلب کتنے کا ہوگا کتنے تک ائے گا
آپ کو ایک بات بتائیں ہم نے لائق میں نے کبھی پیزا لایا نا کھایا تھا فرسٹ ٹائم مھے کھلایا مجھے ائیڈیا نہیں تھا وہ تو جو ہم گھر پہ ائے ان پہ ایز ن آنے کے بعد آپ کو فوٹو بھیجا کولڈنگ
ہ ہوں ہوں
اس دن لے کے ایا تھا میں نے وہ پیزا ملا تھا ون ون فورٹی ون سکسٹی ایسا کچھ تھا تو مجھے ائیڈیا ہوا یار اگر مے یہاں جیسے مان لو بڑی سیٹییں نہیں ہیں ون سکسٹی کاہوگا تو اپ نے کہا بہت زیادہ سے زیادہ ہوگاٹو ہنڈریڈ کا ہوگا یار تری ہنڈریڈ کا ہوگا تو حساب سے فم ہوگا سکس ہڈریڈ سیون ہنڈریڈ کا
ہوں
ہم پوچھتے نہیں آج آپ نے مطلب بات ہوئی نا تو اس لیے پوچھ لیا
اچھا ہوا آپ کو لے کر
ہاں میرے ساتھ جتنا غلط ہو وہ اچھا ہی ہے اپ لوگ تو یہی چاہے تھے نا
اچھا اس لیے ہوا اپنے پوچھ کے کوئی چیز کیا نہیں
تو یہ بتائیے کس سے پوچھتے ہم
کیوں مطلب وہاں جو بھی مانتے تھے ہمیں جو نہیں مانتے تھے چھوڑو وہ پوچھنا تو تھا نا تب جب آپ نے ایسے بولا کہ مجھے گھر والوں کے لیے کپڑے لینے ہیں وہ کرنا ایسے کرنا ویسے وہ سب تو پوچھ پوچھتے تھے نا پوچھنا تھا
میں نے اس لیے نہیں پوھا مجھے کیا معلوم کہ میرا سارا ٹرسٹ دیک کر رہا ہے تو نہیں
ہوں
مجھے معلوم ہوتا تو پوچھتا میں اپ سے اچھا مجھے مجھے نا اس دن مجھے ایک چیز اور ذہن میں ہے ہم نے وہاں بونلیس چکن کیسی تھی
بڑھیا
مجھے لگا وہ بھی شاید اس نے منگایا لیکن وہ شام کو جب اپ لوگوں نے بتایا نا کہ پیزا ایا تھا تو مجھے لگا اس لیے ہم سمجھ گئے کہ وہ نہیں منگایا جائے
نہ نہ خالی تیزا تھا
لائف میں فسٹ ٹائم پیزا کھایا تھوڑا تھا زبردستی کھلانے سے ورنہ مجھے پیزا دیکھ کے ہی وہ کہتے نا وہ عجیب سا لگتا تھا
تووکے سا با
کتنا پسند ہے آپ کو مس کرتے ہیں مطلب میریشن ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور ہم تو سوتے ہیلو
اچھا مجھے بولو جب اپنے وہاں دن میں کھانا کھایا تھا نا کہیں پے
الس میں
ہمم اس کی بل کس نے پے کی تھی
انکل نے پے کی تھی
سب ٹھیک ہے میں کا ٹھیک ہے
انکل آنکل میں جاکے کہہ رہے تھے تم تو بہت غلط کر رہے ہو تم لوگ جو ہے مجھے میرے لیے بچے ہو اور تم ہی لوگ خرچ کر رہو مجھے نہیں کرنے دے رہے ہو مینے جنید کو بولا میں نے کہا یے ایسے ایسے کہہ رہے ہیں میں نے کہا ابھی چلرہے ہو اس نے کہاں چلو ہم بریانی کھانے کشمیری پلاؤ کھانے ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر ان کو ہم کہے دیتے ہے یے بل پے کریں گے پھر اس کے بعد سے ان کو میں نے کہا لیکن اس دن مجھے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی
ہمم ہمم
اب بیٹھ گئے تھے اتے بل ایا ٹو تھوسند سیون ہنڈریڈ کچھ کی بل آیا تھا
ہمم ہمم
یے بہت افسوس یار انکل کے اتنا پیسہ کچھ خرچ کرا دیا
دس منٹ اچھا میں کرتی ہوں اپکو واپس کال ٹھیک ہے
میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز ٹائم ہو گیا ہے
پھر بھی کال کٹ کرنے تو دو
کال کٹ کر کے ون اپپی کیجیے واٹسپ پے ہلو